السلام و علیکم
وعلیکم السلام السلام علیکم
ہم جی آپ ٹھیک ہوا
آپ آپ کو کبھی بھی عادت نہیں ہے میری سلام کا جواب بھی نہیں دیتے ہو
وعلیکم السلام جی آپ ٹھیک ہو
شکر اللہ کا آپ ٹھیک ہو
جی شکر اللہ کا آپ بتائیے گھر پہ سب ٹھیک ہے
ہاں شکر اللہ کا
کیا کر رہی ہو آج کل
میں آج کل اگزام کی تیاری کر رہی ہوں
اچھا ٹھیک کہاں کہاں پہنچے آپ کے اگزام کی تیاری
بہت آگئے پہنچی
ویسے آپ کو کیا ہوا اچانک آپ کی چیٹس بھیج رہی ہو
اچھا ٹھیک
آپ کو بتائ میری ہیا جان بول رہی ہے مجھے ٹی وی دیکھنا ہے لیکن اس کو وائی فائی کنیکٹ کرنا ہے نا اس سے پروابلم ہوگے
اس کے بعد اس کو بتاؤ دس منٹ
ہاں ہاں مجھے پتا ہے
جی جی اس کے بعد ن میں جم سے آتا ہوں جلد ہی اور سے آج نا بیک آج اتنا ٹائم نہیں لگے گا ٹائم ہی لگے گا لیکن ایک کچھ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ بس آپ آپ تب تک آام وارام کرنا
ہاں
ٹھیک ہے نا
ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کی بات صحیح ہے آپ کی بات صحیح ہے
ہاں جی پھر شام تک کریں گے اور
میں نے آپ کو کچھ بھیجا
ہاں جی ہاں جی مجھے پتا ہے
کہاں پتہ ہے
کب کہا ویسا
مجھے لگتا ہے کل کا
ڈیٹ لکھ کے شاید ڈیٹ لکھ کے ہے شاید نیچ
اں اس کو بلر ہے وہ بہت ایک منٹ ویٹ کرو میں دیکھوں گی تھرٹین گیا تھرٹین کا
تھرٹین جولائی
ہوں
ٹھیک
یہ کیسی ہے
ایک تو ا اس میں شریف پہ اور دوسری یہی رانٹس
ہاں
اس میں نا یہ ہے نا اس میں دو
ہاں ہاں
ایک بچارہ شریف ہے اور دوسری رانٹس
ہ ہ ہ
قسم سے دیکھو فوٹو میں لگ رہا ہے سیدھے
ہاں ہاں ہاں
جی وہی بت
اصل میں نے اس کو پوز ایک کو پوز دینا نہیں آتا ہے دوسرے کو آتا ہے
نہ وہ بات نہیں ہے تو بھی ہے شریف اور کمین میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے
ہاں ہاں
بہت زیادہ
ہاں ہاں
ہاں جی اور بتائیے آپ
ویسے بھی ہمارے گھر میں آپ نے کبھی نہیں دیکھے ہوں گے شارٹ کپڑے مطلب
نہ نہ وہ کیا استغفر اللہ
ورنہ کیا تم نے پرسوں سچ بتایا
اچھا جی ہلو جی وہی نا میں نے کیا میں نے کیا بتایا
ارے کچھ نہیں بولا نا پڑھا کرا ایگزام ہے
ہاں وہی وہی میں نے تو سچ ہی بتایا نا
ہاں جی ہاں جی ہیا ام دوائی نہیں نکالنا میری جان میں نے پھر ہیا کے باہر ٹھیک کیا آپ نے دیکھا
ہاں ہاں آپ نے فوٹو بھیجا تھا
پھر کیسی ہوئی تھی
اچھی ویسا نہیں لگتا تھا اس کو نا مطلب یہ چھوٹے بال ہاں جی
جی جی
بول رہے ہے ماما کو ڈھونڈ رہے ہیں
ابھی
میری اپنی ماما کو نہیں میری ماما کو
اچا ٹھیک
ہاں جی
بڑھیا یہ والا ابھی اٹھا اس کو پڈوئے
ابھی ذرا ادھر او میری جان میں آپ کو فوٹو اٹاؤں گی ادھر اؤ یہ نہیں مانیں گے نا ابھی اس کو میں بعد میں اٹھاؤں گی ٹھیک ہے
چلیے مجھے سینڈ کر کے رکھنا
ٹھیک ہے
ٹھیک ہے نا اور بتائیے آپ
ویسے بھی جب سے مسجد بھی آپ کو بہت ٹائم ہوا پروجیکٹ دیکھنے کو ہے نا
ہاں بہت اہم کسم سے
ہاں انکو
اگر بیچی میں دیکھا تھا کیا سوا
ہاں ہاں لیکن میرے
ہممم
دماغ میرے دھیان میں ایک بات آ رہی ہے شام کو دکھاؤں گی پھر آپ وہ والا پروجیکٹ
چلیے کوئی بات نہیں اچھا اس پہ متنا تھوڑا عرس بار بار بول رہے ہیں جلدی جلدی کرو
ہاں
سر وہ تو پاگل کرئے فون کر کے جلدی کرنا پروجیکٹ ختم جلدی کرنا
آپ کو پت ہے مجھے یہ ٹاسک کے بعد یہ ٹسک ہوگا نہ ختم
مجھے نماز پڑھنی ہے پھر
او یہ سوری اچھا
ہاں
جی شاید آپ چلیے کوئی بات نہیں ہے
ہاں جی
اگر آپ مطلب ابھی آپ بتاتی نا پھر سے وہ والی بات مطلب ابھی
مجھےمج مجھے پتا ہے مجھے پتا ہے
جی جی
میں نے بعد کما کے بولا
جی جی مجھے پتاہ ہے
مجھے پتا ہے نہیں میرے پاس بھی دماغ ہے نہ تھوڑا آپ نے ہی مجھے سکھایا بہت کچھ ہے نہ
جی کے کیا کرنا چاہیے کیا کچھ نہیں کرنا چاہیے اس کے لیئے دماغ ہونا چاہیے جو آپ کے پر وہی تو اس لیے دماغ ہونا چاہیے جو آپ کے پاس ہے ہی نہیں
ارے نہیں کیوں میرے پاس تو دماغ بھی ہے اور آپ تو ان کو ویسے آج آپ نے بتایا ہی نہیں آپ تو ان کو کیا سبزی تھی آج
میں نے تو بتایا ہزار بار ہمیں
کیا
ٹماٹر ٹماٹر
دس منٹ بھی نہیں لگتے
آپ کو کیا بنانا
ھمم ہمیں بنی تھی دال
یہ کون ہے وہاں پہ
یہ میرا بڑا بھائی ہے ہمیں بنی تھی دال بنی تھی اور بھی کچھ بنا تھا
ہاں ہاں اور
بس آپ سناؤ کچھ آپ نے اگزام کی تیاری کی کیا ہو گیا کیا ہو گیا ہاں ہاں میں بھی ایگزام کی تیاری کرتی ہوں اس نیں اس کو رلایا یہ ابھی تک چپ کر کے بیٹھی تھی یہ لو یہ لو یہ لو دفا ہو جاؤ یہاں سے کرو دروازہ بند یہ میرے پاس بیٹھے گی جاؤ کھالو بابا ما کرتی ہے دل بڑا ہیلو آپنے کتنا فون لگایا وہا پے ایک زیا ہے پھر تو اب رات ہوگئی اس کو میرے پاس بیٹھنا ہے اوکے میں لے جاؤں گی ہاں میری جان کوئی
جی بتائیے آپ
نا بھائی نے مارا ہے پاگل میرا بھائی ہاں اور نہ کیا مجھے لگی ہیں
یہ مت نا اب یہ بابا کو ڈھونڈ رہی ہے یہ مطلب نا مما کو
ہاں ہاں منا کیا یہ پاگل با میرا بھای ہے نا اس کو میں اس کے بعد ہم کریں گے نا اس کے بعد بات ختم اس سمے اپنا فون لوں گی میں سو جاؤں گی کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں ہاں ہاں ورنہ یہ روئے گی بچاری
میں سوچ رہا تھا میں اس کے بعد جم جاؤں گا لیکن
لیکن
آپ کو پتہ ہے بارش کتنی تیز ہو رہی ہے
سچ میں
قسم سے
پھر آپ ایک کام کرو آج آپ وہ والی ٹینشن ہی ختم کرو مت جاؤ آج ہاں ہاں ورنہ کیا اگر آپ مانو گے نا ہم شام تک دس پروجیکٹ اور کریں گے
کوئی بات نہیں ہم تو بھی کریں گے جمران آنے کے بعد
ہاں ہاں وہ بات
وہ ہاں بتائیے نا وہ بات ٹھیک ہی ہے
وہ بات تو ٹھیک ہے لیکن جم اب شام کو نہیں جانا تھا اب مسئلہ ہو جاتا ہے آپ کو پتہ ہے
جی
تب میں آرام سے بیٹھی ہوتی ہوں بے کار
شام کو
ہاں
جی جی مجھے پتہ ہے
اسی لیے اب تا اب نہیں جانا اگر جاؤ گے ابھی اگر نہیں جاؤ گے تو بس
اوکے اوکے ٹھیک
اس کو آج ہیا کو مچھروں نے اتنا کاٹا میرے بھائی نے اس کو دھیان ہی نہیں رکھا ہے
یہ اوپر کاٹا ہے مچھروں فور ہیڈ پہ بہت زیادہ ورنہ کیا میں اس کو دوائی لگاؤں گی ہیا مچھروں نے کاٹ سوری میری جان اور بتائیں آپ اب میں اس کے بعد اسکے بعد کرتی ڈائرکٹ کال ٹھیک ہے
ہاں آپ نا ڈائریکٹ کال کرنا اس کے بعد
یا ویسی
ہاں ویسی ویسی ہاں جی
ہاں میں کہوں گا کہکھاؤ میں نا بات کر رہی ہوں اس کے ساتھ
آپ نا اس کے بعد آپ نا اس کے بعد پانچ منٹ ویٹ کرنا ٹھیک ہے
دیکھو آپ کو کیا کرنا ہے
میں نا پاپا کو کال کرتا ہوں آپ کہاں پہنچے وہ شاید نکلا تھا وہاں سے
کہاں سے کچھ اچھا اچھا ہاں جی ہاں جی
میں نا اس کو ام میں اس کو
ارے اوکے کوئی بات نہیں تم اس کو کال کرنا میں کروں گی پانچ منٹ کے بعد آپ کو یہیں سے کال ٹھیک ہے نا اگر نہیں اٹھائے گا پھر مسیج کرنا
ٹھیک ہے ٹھیک ہے
جی جی
جی اب آپ سو گیا
پہلے میں تمہارئے تی پے میں سو جاؤں گی اگر آپ جم نہیں چاو گے پھر میں نہیں سو جاؤں گی
چلیے ٹھیک ہے اللہ حافظ ہاں
یہ فون بھی نہیں کرا پتہ نہیں چلو ہم بعد میں بات کر تے ہیں مجھے بتانا کیا کرنا ہے جم جانا ہے یا نہیں ہاں ہاں